جی آواز آ رہی ہے آپ کو
جی بالکل السلام علیکم
وعلیکم السلام سے ہیں آپ
الحمد للہ کوں آپ بتاؤ
جی میں بھی بالکل ٹھیک ہوں یہاں بھی سب خیریت سے ہیں تو جی آج موسم کتنا خوش نما لگ رہا ہے نا یہاں پہ تو ہلکی ہلکی بارش ہو رہی ہے ہیلو
ہیلو
آپ کی آواز نہیں آ رہی
ہلو آواز آ رہی ہے
جی آ رہی ہے ابولی اب فرمائیے
میں فرما رہا تھا کہ میں کہ موسم وغیرہ کیسے چل رہا ہے آپ کے یہاں
نہیں وہی بتا رہے نا ہم کہ یہاں پہ موسم بہت خوش نما ہے اور ہلکی ہلکی بارش چوری ہے ادھر
اچھا ہاں ہمارے یہاں بھی اچھا ہی ہو رہا ہے موسم تم بارش وغیرہ ہو رہی ہے بارش میں تو من کرتا ہے کچھ چٹ
ہاں ہمیں بھی ایسے جیسے ہم بچپن میں کیا ہے ہم اپنے دوستوں کے آپ کو پتہ ہے بارش میں نا ہم بچپن میں اپنے دوستوں کے ساتھ وہ کاغذ تھ نا کاغذ کی کشی بنا کے اس کو تراتے تھے ہمیں تو مطلب بارش ہی کیسا ہے نا کہ ہم جیسے بارش آتی ہے نا تو ہم ایک دم لائک دیوانوں کی طرح ناچنے لگتے کہ ارے بارش آ گئی ایسا ہوتا ہے ہمارے ساتھ
ہاں مطلب کیا ہے جیسے گرمی کے بعد جو بارش جاتی تی نا تو اس م انٹرسٹ ہی الگ آتا کہ یار ٹھنڈک مل رہی ہے سکون مل رہا ہے
جی بالکل وہ پھر وہاں پہ ایسے بارش مجھے بارش کا موسم بہت پسند ہے وہ ٹھنڈی ہویں پھر مٹی کی جو خوشبو ہوتی ہے نا وہ پھر دل کو جو سکون دیتی ہے
ہاں گاؤں گاؤں میں زیادہ رہتا یہ چیز
جی وہ پھر جیسے دیکھو آپ ابھی جیسے بارش شروع ہوتی ہے تو ہاں طراف ایسا لگتا ت ہریالی ہریالی ہے ہاں میں ہریالی ہی نظرت تینچی
جیسے ہریالی بھی کیا ہے اچھی رہتی ہے نا یا جیسے میں مطلب اپن ک خل وغیرہ میں جات ہری چیزوں کو دیکھتے ہیں تو وہ کیا اچھا لگتا ہے سکون سا ملتا ہے اس میں
جی جی آپ کو بارش میں بھیھینگنا پسند ہے
اف کورس بالکل
جی لیکن جی مجھے تو بالکل بہت پسند ہے لیکن ہماری والدہ ہمیں بہت بہت بات کی اس کے لے بولتی ہیں کہ زیادہ مت بھیگ ورنہ سردی زکام ہونے کا ڈر رہتا ہے نا
بالکل بالکل والید والدین تو فکر کرتے ہیں
ہیں اس لیے پھر وہ بولتے تیاج بھی ضروری ہے ان کے لیے
بالکل ہاں تھوڑا بہت بھیگ لو پ رہتی آپ
نہیں ایسے جیسے ہم ایسے بھیگ کے آئیں گے تو وہ ہمارے لیے گرم گرم چائے بنا دیں گے
ٹیبلٹ وغیرہ لے ل گ
ہاں جی بالکل
اس سے کیا مطلب ان کو بھی سکون مل جاتا ہے اپن کو بھی سکون مل جاتا ہے
جی بالکل
اور کیا کھانا پسند ہے آپ کو بارش کے اندر
مجھے بارش میں ادرک والی چائے ہو گئی پکوڑے ہاں جی اور مجھے پکوڑے کے ساتھ چائے کھانے کا وہ بہت پسند ہے بارش میں تو یہی پسند ہے جی
الحمد للہ
آپ کو چائے پسند ہے آپ کو مطلب کافی زیادہ پسند ہےیا چائے زیادہ پسند ہے
میں موڑ کے حساب سے پیتا ہوں کبھی کافی کبھی چائے جیسے سردی رہتی نا زیادہ زیادہ تر چائے چلتی کافی بہت کم
ہوں
کوفی میں کیا جیسے مطلب نقصان زیادہ کرتے کوفی سنا ہے میں نے کبھی دیکھا نہیں ہاں اور چائے وغیرہ لیکن چائے کا الگ ہی سکون رہتا ت
جی ہم تو چائے کے شوقین ہیں ہمیں تو آپ چار چار وقت بھی آپ ہمیں چائے دیں گے نا ت ہاں دیجے نا
انشاء اللہ انشاء اللہ ضرور دیں گے آپ
ہا ہا نہیں نہیں ایسا کچھ نہیں ہے
ٹگ لور ہونا ضروری ہے آج کل ٹی لور ہونا ضروری ضروری ہے انسان کا چائے گ شوق اکی
ج جی بالکل کول ایسے کافی بھی پیتی ہیں بٹ جو چائے میں جو سکون ہے نا ہاں جو سکون چائے میں وہ کافی میں کہاں
ہاں وہی تو مطلب جیسے کہ بارش وغیرہ بھی تن سر کوفی آ نہیں دیتی ہے وہ چائے ہو چائے ہوور کچھ ناشتہ ہو گرما گرم وہ رہتا ہے اور پھر انسان کیا بھیگتا ہے نا بارش میں تو ٹھنڈک سی محسوس ہوتی چائے بہت روری ہو جاتی ہے اس کے لیے کمپلسری ہو جاتی ہے
جی بالکل اور ہمیں ایسا لگتا ت کہ یہ جو موسم ہوتا ہے بارش کا اس میں تھوڑا سا صاف سف صفائی کا خاص دھیان رکھنا پڑتا ہے کیونکہ گندگی بہت ہو جاتی ہے اس سے وہ پانی جمع ہو جاتا ہے نا تو اس سے پھر مچھر بھی بھر جاتا پھر اس سے بیماریاں کتنی پھیلتی ہے پھر
ارے بہت جدا سی ہاں یہ بھی پریشانی لیک کہن دیکو اس چیز کا اپنا احتیاط رکھیں کہ یار مطلب جہاں پہ گندگی وہاں پہ صفائی کر دی ہے جیسے کولر وغیرہ پانی بھرا ہے تو اس کو اس کو صاف کر دیں تو اس سے کیا ہے مطلب کیڑے وغیرہ کم ہونے کا ڈر رہتا ہے
ہ ہمیں سے جلدی بھی مار نہیں ہو گ نہ وہر مچھر وغیرہ سے آپ کو پ م اچر تو کتنے خطرناک ہیں ڈینگو ملیریا کتنا کچھ اتنی بیماری پھیلا دیتے وہ جی
ارے ایک منٹ بلا بول سک ہاں جی
جی آپ کو کتابیں پڑھنے کا شوق ہے
جی بالکل آپ کو
جی مجھے بھی بہت شوق ہے
اچھا
جی وہ جو ہوتا ہے نا ہمیں شاعری بھی بہت
اچھا اچھا اچھا س
بارش ابھی جیسے بارش کا موسم ہو تو یا تو ہم یا تو کچھ کھا رہے ہوں گے ایک یا پھر کوئی کتاب ہوگی وہ پڑھ رہے ہوں گے جو شاعری والی ہوگی وہ ویسی کتابیں ہمیں کافی اچھی لگتی ت ہے
ہاں کہ بھائی بارش کے موسم میں کیا کچھ کہانی انٹرسٹنگ ہونا تو اچھی لگتی ہے پڑھنے کرنے میں
جی بالکل اور کئی آپ آپ کو تو پتا ہے کئی گانے کتنی شاعرییاں بارش کے پر لکھی گئی ہے بارش اتنا اتنا اچھا ہے کہ نہیں ب آپ کو ایسے شاعری کا شوق ایسے شاعری وغیرہ پڑتے ہیں آپ
شاعری وغیرہ پڑھتا نہیںیوں میں سنتا ضرور ہوں اپنے جو راحت تندور صاب ہے وہ شاندار کرتے ہیں شاعری وغیرہ اور اپنے جو مطلب بارش کا اس کے اور جو شونگ وغیرہ جو منات ہیں ج وین ناٹیال جی ان کے جو مطلب دل کو چھونے والے ہیں گانے بناتے ہوں آپ کو آپ کو کون سے سنگر کے پسند ہے سونگ وغیرہ
جی وہ ایسا ہوتا ہے نا کہ میرا کبھی ایک وہ نہیں ہے فیوریٹ وسے وقت کے ساتھ بدل ط رہتیں ہیں
اپ ڈیٹ ہوتی رہ تو سی ہے لائفٹ ہونا چاہیے
جی ایسا نہیں ہے کہ ابھی اگر جیسے ابھی اسٹارٹنگ میں ہمیں ارجیت سنگھ کے گانے کافی پسند تھے شروع میں ہاں پھر دھیرے درے دھیرے وہ جیسے جیسے دوسرے دوسرے سامنے گانے سنے تو ان کے اچھے لگنے لگے پھر
چینجنگ ہو گیا
جی بالکل
صی ہے ارجیت سنگھ جی اچھا اچھے بناتے ہیں گانے لیکن ان کے زیادہ گم بھرے ہوتے انسان مطلب گغم میں نہ ہوگا جب اب گم ہو جائے گا
نہیں وہ یہ چیز ہے کہ اگر آپ وہ گانے سنیں گے تو آپ کو ایسا لگے گا کہ نہیں ہمارا ہماراری شاید
ہاں وہی تو میں کہہ رہا ہوں مطلب ریلیکس بھی ملتا ہے لیکن لیکن انسان ڈیموٹیویٹ زیادہ ہو جاتا ہے اس میں
ہوں وہی پ اسے وہ ہوتا ہے نا نہیں اس سے کچھ خوش نما گانے بھی ہے کچھ
ہاں ہاں ویسے مکس میں بناتے ہیں زیادہ بنی کی یا زیادہ ہی سائڈ میں بناتے تو
ہوں
پیڑ میں تو ایک ہی بناات تھا بی پ رااک
آپ لگتا ہے آپ گانے کے بہت شوقین ہیں ج
ہ مطلب نالج ہو رہی ہے مجھے ک ٹائم کم ملتا تل کہ نج پوری جئیی مطلب ہوتا ہے نا شوق کسی کی ہبیز دیتی ہے یار اسس و ابھی کوئی لوگ مووی دیکھتے ہیں ان کو ایک کرکٹ دیکھتے ہیں تو اس میں اتنا انٹرسٹ نہیں م کرکٹ وغیرہ میں
اچھا تو آپ آپ کو کرکٹ نہیں پسند
کرکٹ پسند نہیں میں نے مطلب بہت کم کھیلا ہے کرکٹ وغیرہ
تو آپ میچ بھی نہیں دیکھتے ہوں گے آئی پی ایل وغیرہ
ہاں کبھی دوست فرینڈ بتے ہیں تو ان کے ساتھ دیکھ لیتا ہوں باقی پرسنل کبھی نہیں دیکھتا کیونکہ ایکچولی کیا ہے مجھے ٹائم بھی کم ملتا ہے اور پھر جو کچھ ٹائم رہتا ہے تو مطلب ویب سری بج وغیرہ یہ دیکنے میں نکل جاتا ہے
اچھا
اور آپ کیا دیکھتے ہو سیریل وغیرہ اچھا اچھا دیکھو بارش میں ہے نا سیریل وغیرہ دیکھنے کا بھی الگ ہی مزہ ہے
جی بٹ ہم مجھے سیریلس بچپن میں دیکھتے تھے بٹ اب نہیں دیکھتے اب تو ابھی جیسے فی الحال میں تو ہم پلٹ پلا جو ہے نا وہ دیکھ رہے تھے
اچھا اچھا ہاں صحی ہے منورنجن کرنا کچھ بھی دیکھو
جی بالکل
لگتا ہے اب ہمارے یہاں بھی بارش آنے والی ہے
جی جی
کیونکہ موسم خراب ہو رہا ہے بگڑ رہا ہے اچھا ہے بارش آ جائے گی تو بھیگ لوں گا
جی بس تھوڑا احتیاط رکھیے گا اپنا زیادہ مت بھیگے گیا جی بالکل
کہنے سے اتیاد رکھو
جی بالکل شکریہ اب آپ سے بات کر کےتنا اچھا لگا ہمیں
جی آپ کا بھی بہت بہت شکریہ
خیال رکے گا خیال جی بالکل شکریہ خیال رکھ ٹھیک ہے اپنا
انشاء اللہ اللہ حافظ